آ کےس
ریہ پسیو
میں بھی ٹھیک ہوں
ٹھیک ہے شکری اللہ کا اور گرمی وغیرہ کیسی پڑ رہی ہے آپ کی طرف میں
گرمی تو بہت پڑ رہی ہے
بہت پی ہے ہمارے یہاں بھی بہت ہے اتنی بھی ہے کہ مطلب کولر پنکھے فیل ہو رہے ان کے سان میں
جی جی بالکل
مطلب نہا گھر کے مہمان برداشت ہو رہے ایک دوسرے کو
ہ ہ
نہیں ہے جسر اسپیس مانگ رہا کوئی بھی ایکیک مطلب اتنی گرمی پڑی کہ ہم ٹھنڈا پی رہے ہیں جوسز لے رہے
ہاں میں تو گھر میں ہی مینگو شیک بھی بنا لیتی ہوں رو افزا بنا لیتی ہوں اسموودی ہے جی جی بالکل
حلب تو سکھ ہی رہا ہے
ہاں اسمو
لیکن سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ دنیا کی چیز کھالو ایک فسٹ پرورٹی ہوتی دہی اور ایک ہے نیبورس بس یہ دو ہی ہے جو آپ کے باڈی ک اینرجی بنا ہی رکھے گا
ہاں دہی کا تو یہ ہے کہ پیٹ بھی بھر جاتا ہے دل روح سب خوش ہو جات
ہاں
میں تو کیا کر جی دہی دیتی ہوں اس کو ہاتھ سے اسپون سے میٹ کر کے اسی میں روح افزا شکر ڈال کے کھ لو ٹنڈا برف ڈال دوو
بالکل ا بو کرا نمبو کا جوس تم شربت پی رہے ہیں تو اس کو پی کے دیکھنا اپنی باڈی میں ھنڈ کر تازگی بنی رہتی ہے بالکل یہ میں نے ٹرائی کیا میں زیادہ نہیں پی پاتی کی کہ میرے مسلس میں پین شروع ہو جاتا ہے ایک دم وزن لگنے لگ جاتا ہے تو میں کم سے کم پینے کی کوشش کرتی ہوں اس کو زیادہ نہیں لیکن اگر کبھی پی لوں تو بہت باڈی کو ریلیکس ملتا ہے مطلب اتنا ٹھنڈا لگتا ہے اندر عید فریش فیل کرنا جاتا انسان ہاں بالکل نیمبو کی توانائی بہت ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ بہت اچھا لگتا
نہیں وہ بس میں شکنجی بھی بناؤ تو نیمبو کی اچھی لگتی ہے آم پننا بھی اچھا لگتا ہے
زبردست لگتا ہے
ہاں آپ بناتی ہیں کبھی گھر میں آم پ ن
امی بنا بنا کے دیتے ہیں مھے بالکل ابھی جسٹ اور نہیں میں نے تو کیا مطلب میں کبھی بنا کے دوں نا تو میرے لیے زیادہ کام بڑ جاتا ہے جگہ پہ ل کے دو میں خود ہی بنا کے دوں گی انہیں تو بولتے ہم خود ہی بنا لیں گے
نہیں ایزی ریسیپی آم پنے کی آم کو سب سے پلے میں بوائل کر لوں ایک دو سیٹ دے دو پھر اس کو پل آؤٹ کر کہ اس کا پلپ نکال لو پھر ایک دم ٹھنڈے پانی میں زیرا پاؤڈر ہے اور تھوڑا سا کالا نمک ہے شکر کا پاؤڈر ہے پاؤڈر وہ ڈال کے گھول لو اچا اچھے سے برف ڈال دو اور جو آم کا پلف بناائے تو خوب اچھے سے س مش کر لو اس کو پھر اس کے اندر ڈال بمان آپ پیوپر سے او سکالا نام ڈال دو
بالکل بہت اچھا لگتا ہے بالکل بالکل نہیں دیکھو آپ کو پت ہے آم کو بوائل کرنے سے بیسٹ نا جو بونج کے بناتے ہیں نا تو جن کو دھوپ نہیں لگ جاتی ہے کیا نہیں نہیں بہت زبردست بنتا ہے وہ بھی ا اس اس کو کیا کرتے جو بھونج ہوا ہوتا ہے نا وہ جو جن کو دھوپ لگتی ہے کتنی دھوپ لگ رہی ہے دھوپ گ ج کہتے لو کہتے عام زبان میں تو لو ہم لوگ تو لو ہی کہتے ایین تو وہ جو لو لگتی ہے تو اس کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر کہ بہت زیادہ بچ بیمار ہو گیا لو سے تو وہ جو بونجے ہوئے ہیں آم کی جو چھلکے ہوتے ہیں نا اپن پل اپ کرتے جو جو چھلک تو ان کو نہ ان کے تلووں میں اور ناخنوں میں رب کرتے ہیں
اچھا تلر پیر کےنا
نہ ہولو میں ر کرتے تو اس سے لو بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کا جو افیکٹ ادھر جا کے بات کرو پورے بچے بول کے چلو می ریکارڈن خاب ہو گی جلدی کل جاؤ
ہ ہوں
کیا ہوتا ہے اس کو اس سے بچے بہت جلدی ریلیف ملتا ہے بچے کے بوڑھے کے سبھی کو اور اسی کا پھر جو اپنا کلپ رہتا ہے اس کا جوس میں جسے آم پن بنا لو اور ان کو دے دیں ہاں بونجے ہوئے کا زیادہ سب دیکھیی م نے یہ ہمارے یہ بھی بوائل کر کے برس ابھی تم لوگ کی میٹنگ ادھر رکھو میرا کالنگ خراب ہو رہا ہے چلو چ بھابھی اھ جاؤ نا ذرا پلیز چلی چلو
جی
تو جو بھونجا ہوا بناتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں گیس کے پر بھونتے ہیں جس کا کور بلیک بلیک ہو جا ہے کال سات پھر اس کو اٹھاؤ اور ٹھنڈا کر کے اس کا پیس پورا نکال لو اور اس کو پیس لو اور جو اگر بسی جا رہے ہے ہلکے سے ان کی پرتیں بچ جاتی ہے نا آم کی چھلکوں کی تو وہ چھلکے بچوں کے پیر پہ مالش کرو تو بولتے بہت جلدی لو کا اثر ختم ختم ہو جاتا ہے ہاں بالکل بال ہمارے امی بتاتے ہو اور ان کے ب ہونی کہ ن کہ ہے
ہوں
نانی کے نسخے بارے میں نانا جیسے حکیم تھے نا تو ہر چیز بتاتے تھے نسے توتا ہے وہ یاد سے یاد رہتی ہے
میں آپ میں اچھا بتا دیا اس کا سلکوں کا یوز میں بھی گھر میں یوز کروں گی ویسے تو ابھی الحمد للہ ایسا کچھ ضرورت پڑا نہیں ہے کبھی اگر ہوا سانف کا پڑا تو میں ٹرائی کروں گی
ہاں ٹرائی ضرور کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ا پ کچھ چیز ہمیں پت ہوتی ہے انسٹنٹ ہم کچھ نہیں کر پاتے تو وہ چیزیں پھر ہم گھریلو کر سکتے ہیں آرام سے
جی جی کیا ہے نا گھر میں سب سے پہلے اپن کو ہوم ریمیڈی سے چیزیں ٹرائی کر
ٹرائی کرنی چاہیے بالکل اگر ہم سے نہیں بن رہا ہے بچوں کو ریلیف ہی نہیں تب ج کےے ہم ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا تو بہتر ہو جاتا ہے ہم تو گھر میں ہر کسی کے ساتھ میں یہی بہیو کرتے ہیں ایسا ہی آ رہتا ہے کہ جب تک آپ گھر کی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے بعد ہی آپ کو ڈاکٹر ر کو دکھایا جاتا ہے ہاں بالکل تین دن سے انتظار کرنا ضروری ہے
ہ نہیں بچوں کو ہے نا بار بار ڈاکٹر کے پاس لے لیتا ہ تو وہ ڈاکٹر کے یاد ہی ہو جاتے ہیں نا
بڑے بڑے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کوئی بخار اگر آتا ہے تو تین دن تک رہتا ہی ہے چاہے آپ اسے دوا دو چاہے نہ دو بالکل ہماری بھی باڈی میں نہیں بالکل تین دن تک تو رہتا ہی اس کا س پھر ایسا ہوتا ہے سردی دیکھ لو آپ زکام ہوتا ہے آپ کتنی دواھا لو وہ ٹیک نہیں ہوتی جب تک اس کی مرضی نہیں ہوتی خھ سردی کی تین دن سات دن پانچ دن اسے لگتا تاہی ٹھیک ہونےے کے لیے یہ تو ہمارا استعمال شدہ اور بولاائیے کہ آپ نے دیکھ کہ آپ کتنی ٹریٹمنٹ کر لو وہ جب جب اس کی تاثر ختم ہوتی ہے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے ہے کہ نہیں ہمارے بھی بچے ہیں بہت زیادہ بیمار ہو جاتا کبھی کبھی دجینس لے کر کبھی کسی بخار کو لے کر سردیوں کو لے کر نہ ان کی نوز گندے طریقے سے بیہھ یہ ان کا علاج ان کے تین دن تک
جی گھر میں نہیں رائی کریں گے تو ہاں کریںے پہلے پ مندر کو فسٹ ہولڈنگ ایریا یہ ہے کہ آپ نے بسوں کی کیئر کرنی ہے ماں کرھر ا تو بھائی الہ نے اسیرے بناناا
کیا ل گا ادوا پک نکلو ہاں بالکل اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ کے باہر نکلنے کی بھی مت نہیں ہے اتنی اتنی گرم پیش آ رہی ہے بالکل بھی
ہوں دھوپ کا تو دل ہی نہیں کرتا
دوپ تو باقی لتی کیا ہو گیا
ہ
ہ خپو جان کے سر وہ زیادہ نٹک کر
اور سلس کی بیٹی کا گھر میں ہی بنااتا
نم بارے آ تو سیرلیکس وغیرہ کچھ ڈ امی بتوں کو ہمارا ا بھی صاف منع کرتے ہیں
نہیں سرلگس تو میں دیتی ہوں بٹ ہوم میڈ سرلس
ہاں ہاں ہاں ہاں
کی اس میں جی تو مے اگر تو یہ ساری چیزوں کو نا ڈرائی فروٹ کو گرائنڈ کر لیا اسی میں مونگ کی دال کو روسٹ کر لیا اوٹس کو تھوڑا سا روسٹ کر لیا تھوڑا تھوڑا سب کی کوانٹیٹی سگل اول لے کر پھر اس می بھون لیا دیسی گھی میں بھون کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیا جب کھاتی ہے وہیں گرم گرم پکا کے
ہاں دے دی ت نہیں ہمارے امی کا تو کہ اگر چھ مہینے کا بچہ ہو رہا س ہمارا ب جا تھا نا تو ہم لوگوں نے بھی سس نہ ریڈی مٹ لی کرا گے تے بای نے تو وہ کیا کرتا تھا پھینک دیتا تھا مہ میں سے واجیب چ فلیور آتا ہے ب جیب سب ٹیسٹی ہوتا ہے نہیں اس میں کچھ بھی تو فھیک د تاممی کہا کہ اس ہ نہ نہیں کھلاؤ بولے مطلب کھانا کیسا دال ہے دال کا پانی ہے اس کو چاول مکس کر کے دو اس کو سوزی کے دو تو امی نے وہ ٹرائی کیا اس کے ساتھ میں
اچھا اچھا
ہاں ایسے ہماری بھتیجی تھی وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کو بھی انہوں نے دال ک پانی دال میں روٹی چور دینا ان کو مطب مطلب پلانا اس کو مطلب اس طریقے سے اور جو ایک ہمارا چھوٹی سی تھی چھٹی والی جو بھی ہممن فائیو سکس سئروڈ وہ آ تو اس کو تو تم بتا لو اس کو سائڈ میں بٹھا لیتے تھے وہ چھوٹے مطلب سکس ایئر سکس منتھ کی تیرا تبھی وہ بیٹھنے لگی اور گھٹنے چلنے لگی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے اپنیڈو جلے تو دیک تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ میں سے کھلاتے تھے تو وہ بچاری دھیرے دھیرے کھارے لگی تو مطلب اس کو اس کی عادت بن گی روٹی سبزی وہ امی کے سھ بیٹھ کے نا کچھ بھی جیسے بھی چاول مل رہے ہاتھ میں چاول کھا لیتی تھی اگر دال روٹی چور کے رکھ دال روٹی د دی تو وہ گس مطلب وہ کھانا اس نے سیکھ ل اب اب ہم تیز تو دے نہیں سکتے ت نا ان کو تو وہ اس نے خود ہی کھانا س گیا ب
اچھا بچے ہیں ان کے ساتھ جیسا بنو وہ ویسے بن جاتے ہیں
مطلب یاری ساری چیزوں پ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ہے کہ ہم ان کے لیے ت اپ پریئر کریں کچھ کریں ویسے بن جا تو آج کل کیا ہے اب وہ بچوں میں ایسا ہے نا ہم جتنی نزاکت دکھائیں گے تو اتنی نزاکت سب سے رہ جاتے ہیں ان لوگ
ہ بچوں کو ہر چیز کھانی چاہیے میں تو سرلیکس بھی دے دیتی ہوں اوٹس بھی بنا دیتی ہوں کبھی میں اپنے ڈٹر کے لیے کلاسک مسال اٹتا کلاسک مسالہ آتا ہے نہیں تو پلین بھی اگر کبھی مل جاتا ہے پلین تو پلین کی وجہ سے س میں اس میں پیاز ٹماٹر تھوڑاال دو میگی میں مسہ ڈال دو فلیور وہی آتا کلاسک مسالہ کا تھوڑی سی ویجیٹیبلس ڈال دو اس میں مٹر ڈال دو گاجر شملہ مرچ
امی کہ کیا ن کہ تم کچھ بھی کاؤ بچوں کی صحت سے کھیلو مت ان کو جو جو چیزیں دل نہیں کرنا مطلب بالکل ان کو ایک دیسی طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے امی اور بھاجین کا بھی یہی کہنا ہے کہ گگرم زیادہ ان کے ساتھ میں کلاسیکل ہیرو زیادہ اسٹنڈ رہیں گے ہاں چلو چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ